وہ
ہیلو السلام علیکم جلیل بھائی جان
ہوں وعلیکم السلام بولیے غلام جی
ہاں سب خیریت ہے اپنا بتائیے
ہوں کھانا پینا تو ہو گیا
اور کیا ہو رہا ہے ادھر
یہی ابھی تو گھر ہی پہ ہیں سمجھے اور یہی مکئی اکئی کا کوڑائی چل رہا ہے بیدام کا کوڑائی چل رہا ہے یہی سب ہو رہا ہے وشیش میں
کتنا مقعی بھون دیے آپ
ہاں ہاں مکئی تو ادھر بنے ہیں بہت زیادہ ہوں ہوں اور سب بتائیے اپنا طرف کا آپ کا کیا چل رہا ہے
ا ب
اور
آ بہت ہیں
کھیچی
بول رہے مکئی بنوا رہے تھے آج ابھی
او ابھی بنوائیے رہے ہیں
ہاں بارش ہو گیا تھا تو تھوڑا سا پیچھے ہو گیا
ا چلی چلی اچھا ہے ایک دم بنوائی ہو جائے گا موسم بھی زیادہ مطلب خراب نہیں ہے
ہاں
کا فصل اسلتا دھان کا فصل اسل کا تیاری ہو رہا ہے ادھر
ہوں ہ دھان کا فصل کا تیاری ہو رہا ہے غلام جی بہن وہن کر دیے ہیں بین تو ابڑ جو ہم کیے ہیں نا سب ہائی بریڈ ہے تو کہاں دیسی دھام اتنا کوئی روپ ہی نہیں رہا ہے سب ہائیبریڈ کے پیچھے لگا رہتا ہے
ہوں
ہ تو اس بار ہائی بریڈ کیے ہیں کان بھی مسیے دیکھیے پانی کا تو موسم ہے
ہاں
ہوں امید بھی اسیس ہی ہے کہ پانی بارش ہوگا بڑھیا
کسان کے لیے اچھا ہی رہے گا
ہوں خدا کا مرضی اب تو سب انہیں کے ہاتھ میں ہے نا
ہاں
کیا
ہاں
ہاں اپ انہیں کے بھروسہ پہ سب کچھ ہے اور غلام جی
بیٹھ کے کھیت جوتوا رہے ہیں اور کیا ہوگا
اچھا کھانا پینا ہو گیا
ہاں
اور
اورر گھر میں سب ٹھیک ہے نا خیریت ہے نا
ہوں ہوں گھر میں سب خیریت ہے ممی ابو سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور بس یہی ابھی ہم ایک ہم لوگ کا گات طرف تالاب ہے سمجھے
ہاں
تو ادھرے ٹڑہل رہے ہیں ابھی موسم بہت سہانا کیا ہوا ہے موسم بہت اچھا ہے
یہ بیٹے ہم نے
ہلو
ہلو
ہ بولیے غلام جی بولیے
ہاں ہاں سنائی دے رہے ہیں جھومنا چاہیے اپنا گاؤں گھر طرف
ہوں ہوں ہ ادھر تھوڑا سا ابحان وہان کیے ہیں نا
ہی
یہی سائڈ آیا ہیں تھوڑا گھومنے کے لیے ہوں اور بتائیے غلام جی ہاں ہاں سب خیریت ہوں ہوں
تو آج کل ہائی بریڈ میں کیڑا بھی لگ جا رہا ہے تو دوائی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے نا
ہاں جیسے مان لیجیے بیہن کیے تھے نا
ہوں
اسی سمے جو ہے دوا لا کر کے دے دیے تھے کسی وبھاگ سے مطلب بات چیت کر کے یہ دھان ہے کون سا اھی دوا دینا پڑے گا تو وہی لوگ سب پوچھ کر کے اور دیے ہیں تو اس میں مطلب گھاس نہیں ہے گھاس جو ہوتا ہے نا گھاس بہت زیادہ جان جاتا ہے تو گھاس اتنا نہیں ہے کم ہے گھاس کھیتی باڑی میں سب دیکھ کر کے کر رہے ہیں تو وشیش تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے اور کیا
ہاں
ہاں
بنا دھیان کا بنا محنت کا آج کل کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے نا
ہوں ہوں بنا محنت کے کچھ بھی نہیں ہے
اور غلام جی
ہاں
کیا ہے آپ ابھی مطلب کھیت جوتوا رہے ہے نہیں
ہوں
او اور کچھ کام اوم
جوتوا توا کر دھان کا کھیت بنانا ہے پانی وانی کرنا ہے تبھی نا کھیت تیار ہوگا تبھی نا دھان روپائی گا
ا ہاں ہاں ہاں ہاں
اور کچھ کچھ میں مکئی لگا دے رہے ہیں بادام لگا دے رہے ہیں
ہوں اچھا کر رہے ہیں
اور جہاں پہ موٹر کا سوبیدھا نہیں ہے ادھر راہر اور تل لگا دے رہے ہیں کہ پانی کا دق کت نہیں ہوگا تو بنا پانی کا ہو جاتا ہے نا پانی زیادہ نہیں پٹانا پڑتا ہے
ہوں ہوں اچھا کر رہے ہیں بڑھیا کر رہے ہیں وہاں پانی کے جہاں سویدھا نہیں ہے وہاں پہ تل ارہر ہی ٹھیک ہے سمجھے
اب کی سال سوچ رہے ہیں کہ اوکھ لگا دیتے
ہوں ہوں ہوں وکھ بھی ٹھیک رہے گا لیکن اس میں تھوڑا سا پانی دینا پڑتا ہے غلام جی اوکھ میں جو ہے نا تھوڑا سا پانی اس میں دینا پڑتا ہے شروع میں
ہاں
ہوں ہاں ہاں لگائیے او کھ ایک دم بڑھیا چیز ہے سمج
جی
جیسے بڑا ہو جائے گا نا
ہاں تو تھوڑا سا رہتا ہے لیکن شدھ اپنا گھر کا شھ گڑ ہو جائے گا
ہوں ہوں خود گڑ ہو جائے گا ایک دم اور وشیش میں یہی ہے میرے طرف کیا بت ہے موسم بارش کا کیا ہوا ہے بہن وہن تیار ہونے والا ہے سمجھے تو لگتا ہے پندرہ دن کے لگ بھگ میں تیار ہو ہی جائے گا ٹھیک نا
پانی کا بند آنے لگا دیکھیے اچھا خاصا بارش ہوگا یا نہیں
ہ ہ بارش ہوگا ہم کو امید ہے خدا پر بھروسہ ہے ہاں انہیں کا امید پہ سب کچھ ہے نا کیا
ہاں
اور
اچا پلان ولان ہے کہ نہیں
کیایا چکا
گھومنے کہیں جانے کا پلان ولان ہے کہ نہیں
ہوں ہوں پلان ہے نا
کہاں سوچے ہیں گھومنے پ
ابھی جیسے سوچا تو تو نہیں ہے ٹھیک نا
ہاں
جیسے آپ سے سوچتے ہیں آپ سے سوچ رہے تھے کہ ایک بار فیس ٹو فیس ملاقات تھ جاتا م اس کے بعد ہم لوگ مل کر کے اور جہاں بھی جانا تھا نا وہاں کا پلان ہم لوگ بنا لیتے سمجھے ہوں ایک دو گو اور ہیں بھائی جان لوگ ان لوگ کے بھی ساتھ میں رکھ کر کے
اور پھر جہاں جانا ہوتا و
اپنا گھوم پھر کے رہتے ایکد سپتاہ کے اپنے
ہوں ہوں وہی سوچے ہیں ہ آپ بتائیے آپ کے حساب سے کہاں پہ صحیح رہے گا
ہاں تو سوچ رہے تھے کہ چلتے آگرہ ہم لوگ گھوم کے آتے تاج محل دیکھ لیتے ایک بار
چلیے ہوگ چلیں گے کب چلنا ہے
ج اب ہم لوگ سلاح بچار کر لیں گے تبھی نا اس ٹائپ سے بجٹ ہو جائے گا ہم لوگ کے پاس تب نا ہم لوگ تو مڈل کلاس لوگ ہیں سم دینا نہیں پڑے گا ادھر سے کھیتی گرستی سے چھٹکارا ملے گا تب نا
ہ
گھومنے سے بھی نہیں ن ہوگا
ہوں بات تو صحی ہے
کہ سب دیکھتے ہوئے نا چل رہ ہیں
آ
ہم لوگ کا سب دھتے ہوئے نا
ہاں ہاں ایک دم صحی بات ہے ہاں ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں تو سب کچھ سوچ سمجھ کے چلنا ہے نا کیا
کسی کا نوکری کوئی اتنا پڑھا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی اچھا خاصا نوکری پیسہ ویسا کماتا ہے جو کرنا ہے مل جل کر کرنا ہے
ہمم صحیح بات اور بتائیے غلام جی ایک جگہ تو بتا ہے اور کہیں کا پلان
بہت با جگہ کت ایسا جگہ ہے جہاں ہم لوگ گئے نہیں ہیں گھوم سکتے ہیں آگرہ ہو گیا دلی ہو گیا
ہمم ہمم ہمم
راشٹ ہو گیا
ہاں
پ تو مانا جانا ہمارا دیش کا گووا پریٹن استل
ہمم
ارلی ہنے